اوری جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
چاو
سب خیریت
اچھا اور طبیعت وغیرہ اچھی ہے آپ کی
جی
طبیعت وغیرہ اچھی ہے آپ کی ٹھیک
ہاں جی سب خیریت ہے اللہ کی کرم ہے
اور کھانا وانا ہو گیا
ہاں جی کھانا پکا بھی لیا کھلا بھی دیا
پکا بھی دیا اور کھیلا بھی دیا
ہاں جی
اچھا
اور سنائیے آپ کے یہاں سب خیریت ہے
ہاں ہمارے یہاں سب خیریت ہے الحمد للہ موسم وغیرہ اچھا ہو رہا ہے
ہوں خدا کر رحمت ہے اچھا ہے تین دن سے اچھا چل رہا ہے
زیادہ گرمی تھی
ہ پہلے گھرمی تھی پڑڑ رہا تھ ہے
ہاں اب نہیں اتنی گرمی اب ٹھیک ٹھاک ہے اچھا موسم چل رہا ہے اب
ہاں جی
اور کھانے وانے میں کیا کھتے ہے آج جی
جی
کھانے میں کیا کھا لیا آج؟
آج میں نے بناائے ہیں کڑھی چاول
کڑھی چاول کڑھی چاول بھی بناتے ابھی آپ
ج
کڑھی چاول بھی بناتے ہو کیا آپ؟
کیسے آج ہی ب ہے میں تو کافی دنوں میں
اچھا اچھا کافی دن ہو گئے کیا نہیں وہ کیا آپ شوقین ہو لگتا ہے چاول کا
نہیں بچوں کی پسندیدہ ریسیپی ہے یہ اچھے سے کھا لیتے ہیں
اچھا اچھا ان کا پیٹ بھر جاتا ہے
تو یہ نا کہ جو بچوں کو پسند ہے چ ں چل رہی ہیں تو ان کی پسند کیا بن جاتا ہے
صحیح ہے بڑھیا ان کی پسندگیاں بنانا چاہیے تاکہ وہ ناراض نہیں ہوئے
ہ اور بت رہی ہے آپ نے کیا کھایا
میں نے میں نے ابھی تک کھانا ہی نہیں کھایا
اچھا ناشہ کیا ہو بریکفاسٹ
ہاں ہاں بریک فاسٹ کیا مطلب صبح ہی چائے وغیرہ کی تھی اس کے بعد کچھ نہیں کھایا آپ کھاؤں گا دو بجے بعد
وہی ایسے تو صحت پر پڑ گا
صحت سر لکھیا کرو بھوک ہی لگتی
نین تو بھوک لگاؤ اس و کو ایسا کر کرو پانی رکھ دیا کرو تھوڑے سے اس میں میھی دانہ ڈال کے
اچھا اچھا
خال پیٹ سب لگنے لگے گ میںسیج ممی
انشاء اللہ انشاء اللہ آپ نے جو ریسیپ بتائی ہے، اس پر عمل کریں
نہیں اچھا رہتا پیٹ صفا رہتا ہے اور گیس نہیں بلتی ہے بھوک بھی لگتی ہے گیس بھی نہیں ہوتی بھوک لگتی ہے
بڑھیا ہے پیٹ صفای رہنا چاہیے ہو
ہوں
ہمارے تو کیا بولتے ہیں وہ کیا
تعلیم کہاں تک کر رکھی ہے آپ نے
تعلیم وغیرہ تو کر رکھی ہے چل رہی ہے ابھی تو کمپلیٹ ہوئی نہیں تو علیشن وغیرہ
چل رہی ہیں م توب کیا کر رہے ہو اچھا
پرسنل چیز نہیں بتا دینا یہاں پر اور فاش وغیرہ
ہیلو
نہ نہ نہ م بزنی انس
ر نہیں کارے ہیں
ف دیسی کھانا کھاتے ہو کیا آپ فاسٹ فوڈ پسند نہیں ہے کیا آپ کو
نہیں نہیں نہیں
اچھا اھا بڑھیا ہے یار جو فاسٹ فوڈ کیا فوڈ پسند ہے فاسٹ پسند نہی
فروٹس پسند ہے فروٹس
جب فروٹس پسند ہے کیا اچھا اچھا فروٹس پسند ہے آپ
اور بتائیے
پتا ہے مجھے تو اور رینند کا جوس اچھا لگتا ہے اب بچ آپ کو کون سا جوس اچھا لگتا ت اا جوس وغیرہ پیتے ہو
پیتے ہیں اور یہ تو گرمیاں چل رہی ہیں تو یہ چیزیں تو صحیح رہتی ہیں صحت کے لیے
اچھا اچھا
تو یہ تو فیملی میں سبھی کچھ چاہیے امی کو موسمی کا چاہیے بچوں کو مینگو چاہیے اور ہم تو دونوں پی لیتے ہیں
اچھا آپ دونوں ہی پی لیے تو
ہاں بچوں کو بناتے ہیں اس سے لے لیتے ہیں ممی کو بناتے ہیں تو اس میںے سے لے لیتے ہیں تو ج
یہ صحی تھا آپ کا
ہاں دیکھو اسپیشل ہوتا ہے سنگل کے لیے کہ ہمیں یہ پسند ہے اور جب فیملی میں ہوتے ہیں جوائنٹ ہوتے ہیں تو اس کرے تو سب پسند ہوتا ہے
بلی سپ اد ہووا صحیح یار ہونا بھی چاہیے دیکھو فیملی کو ساتھ لیتے ہوئے چلنا چاہیے انسان کو
ہاں
اس سے کیا مطلب انسان روٹ تو نہیں ہے نا
ہ فیملی ساتھ ہے تو سب کچھ ہے وہیں فیملی ساتھ ہے تو سب کچھ ہے
چل بالل بالک
ہاں نہیں تو ہاں ایے سب کو پسند کا بنتا ہے اور میں سب کی پسند کا کھاتی ہوں
صحیح ہے الگ الگ فلیور آ جاتا نا فرج میں
ہاں جی
جی کبھی کبھی ایسا ہوتا سب کا بسر کے جوس کلر کرو تاکہ اس سے کیا ایک یونک پ نکل جائے گا
وہ مارکیٹ میں پی لیتے جو من کرتا مارکیٹ جاتے ہیں تو
کیا
تو مارکیٹ جاتے ہے تو وہ مارکیٹ میں پی آتے ہیں
ہ جی جی
اور
صحیح دیکھو ایسے ہی چلتا ہے یار سب کی فصل کا خیال رکھنا پڑتا ہے
بھائی آج کے ماحول میں فیملی کو جوائنٹ کر کے رکھنا بہت بڑی بات ہے
بالکل بالکل کو یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی
اور اس کا جوائن کرنا کے لیے ہمیں ان میں ڈھالنا پڑے گا ان کی پسند چیزیں ہمیں یوز کرنی ہے ان کی باتوں کو ریسپیکٹ دینا ہے تبھی فیملی ایک ہے نہیں تو پت نہیں چلتا دیور الگ ہم الگ ہاں سلیش
سب الگ الگ رہتے ہیں ایک کس کونے میںگس کونے میں
نہیں نہیں جوائنٹ ہے میری فیملی تو جوائنٹ ہے بتا رہی ہوں کہ اپنی اپنی پسند چلاؤ گا تو سب الگ الگ ہو جاؤ گے
ہاں صحی ہے ہاں ایک کہ مجھے یہ کھانا ہے اب کیا بولتے سات میںمبر تو سات طرح کا کھانا بناؤ روز ہی یہ ہے نا
اور سب کی پسند کا تھوڑا تھوڑا بنتا ہے تو کھانا بھی اچھا بن جاتا ہے سب
اچھا اچھا اچھا
ہ ٹیٹ متے
ہاں بڑھیا ہے تھوڑا یہ کھا لیا تھوڑا وہ کھا لیا یہ سب بریانی اچھی لگتی ہے ت م دو بریانی آپ کو بھی پسند ہے بریانی اچھا اچھا اچ جی جی
نہیں مجھے نہیں اچ کو پتے
اچھا بچوں کو پسند
اچھا اس لے کہا کہ فٹاف بلا بچے فیم کھے
ا زیادہ ہی زیادہ ہی شاپ سے منگا لیتے ہو دکان سے بھی بتا
اچھے سے منا بگا رہتے من کرتا ہے تو نہیں نہیں نہیں نہیں
بڑ ہے
گھر سے میں مارکیٹ کا کم یوز کر کرتی ہو مارکیٹ کا کم یوز کرتی ہوں کم کراتی ہوں بچوں کو
صی ہو سے گھر کئی کانا چاہیے دیکو دھا جائےا کی صحت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے صحت کے لیے اچ اچھا رہتا ہے نا گھر کا
کس سے دوفہ ہے
ہاں ایک س ایسے تو بنانا آتا بھی نہیں پھر ایسا بناتے نا تو پریکٹس ہو جاتی ہے پھر سیکھ جاتا ہے انسان جی ج ایسے کیا یوٹیوب وغیرہ چلا اس پہ ریسیپی دیکھی تو دو تین بار بگاڑو گے پھر چوتھی بار تو صحی بنا ہی لو گے تھوڑا بہت پڑائے بنایا کرو
زیادہ فرد دوبارا بناؤ گے نہیں تو اس کی کمی کو پورتی کرو گ ہاں یہ چیز کملے گی تو سوا
اچھا اچھا بناتے رہا کرو بس یہ ہے کیا
تو بناتے ہی
جب بناات
ہاں بچوں کو پسند ہے تو ہفتے میں ایک بار بنی جاتی ہے سپتااہ میں
الحمدللہ ہممرت کیا دال واڑی زیادہ بنتی ت وہ بریانی بریانی تو کھات ہی نہیں
اچھا
کال واڑی جانتے ہو کیا آپ کیسی
ہاں ج ہاں ج راجستھانی دس ہے
بلونگ کرتے ہو کیا
نہیں یہاں سے ب لوم نہیں کھاتے پر ہاں ہم نے کھائی ہے
اچھا آپ نے کہ اچھی رہتی نا مطلب گول مٹول
ہاں اچھی ہے
مطلب ٹیسٹ اس کا کہ یونیک آتا ہے
ہاں الگ ہے سب سے ہٹکے ہے اور اس کی ج ہاں نہیں تو آپ وسے پیرو اس میں ایسی دال نہیں کا سکتے واٹی کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے میک ویسے دال بناؤ تو نہیں پسند آئے گی چپاتی کے ساتھ
لگا جی اللہ حافظ بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے